ہیلو ہاں ہو گیا نا اور بتا کا حال چال ہے ہاں ہیلو
ہاں بہن بتاؤ کیا کر رہی ہے
جا رہے کھانا بنا رہے ابھی بہن
پاگ بنا رہی بہن ہم اسائنمنٹ لکھ رہے ہیں تو اسی کو مٹا رہے ہیں بیٹھ کے
کا مطلب
ارے مٹارے مطلب پنسل سے کھینچ کے لکھے سمجے ٹیہڑا اتنا گندا ٹیہڑا جل جاتا ہے نا وائٹ پیپر میں وہی کلین کر رہے ہیں تھوڑا سا
جا رہے نا بنانے یا گھونج رہے آنٹی رے کھانا سمجھی دوپہر میں
ہ ہم لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں بچ جاتا ہے تو پھر اور ہال چال سب بڑھیا
ہاں ٹھیک ہے تم بتا
ٹھیک ہی ہے ہم بھی ارے مرے یہ نہیں بنا دینارے میرا پیپر نیوز پیپر بولے تھے تم کو
ٹائم ہے رے اتنا رے بہن کہ بولے چنکی جھاڑو والے
کر لینا آر اگر لگ رہا ہے زندگی کم ہے آر جھنڈ ہونا ہے تو تو بی ایڈ میں ایڈمشن کروا دے کر لے رہے موریا ڈسٹینس سے کرے گی تونا اتنا فرق پڑے گا نہیں جانا کو ہ کرلے ڈسٹنس سے اب وہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں ہوتا ہے لیکن تم کو دینا پڑے گا ہر مہینہ دو ہزار
ہاں اٹینڈنس کے لیے نا
ہاں اٹینڈینس کے لیے دینا ہوگا
پوچھنا نا کتنا لگے گا پیسہ ٹوٹل
فارم بھری ہے انٹرسٹ والا
نہیں بھر رہی ہیں ابھی کچھ ہو
ا رجلٹ تو آ گیا اب اگلے سال ہوگا تمرا لیکن سیٹ اگر بچ گیا تو ہو سکتا ہے
نہیں تو ابھی وہی پوچھیں گا پہلے تب نا رے تو تم پوچھ کے آنا نا نا ایک بار کتنا خرچہ لگے گا
دو لاکھ اٹھارہ ہزار کوورس
کورس
ہوں کورس کا فی ہے ٹھیک ہے تو م-میرا اتنا نہیں لگے گا میرا تھوڑی الگ سے لگے گا کونوں اور تم ہے اسکالر شپ تم بھرتی ہے تیرا آئے گا اسکالر شپ ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا فرسٹ ایئر میں شاید ساٹھ ہزار آتا ہے
او
سیکنڈ ایئر اب بھی ترنت ترت نہیں رہے نکل جائے گی اس کے بعد پھر سیکنڈ ایئر کا آتا ہے ویسا
او
ترنت نا اس اسکالر شپ کو بھروسہ رہنا نہیں
آ-آ جائے گا نا ریکی ٹھگتا ہے بس
نہیں رے آتا ہے سب لوگ کا تو سنے ہی آتا ہے پتا نہیں
تمرا نہیں آئے گا
نہ جانتی ہے ہم امبانی کا بیٹی ہے تم کو پتا ہے نا
ارے تم کا ہے ن بہارتی ہے
ارے ڈر لگتا ہے رے بہن کا بولے
کچھ ڈر نہیں سب بھرتے ہیں چاہے ٹیچر رہے یا چاہے کچھ ہو رہے
اچھا خاصا رہے کمائے تب نا تو پیونے میں ہم کو ڈر لگے لگتا سب کو بولا بھر رہو نا کو بڑا نوکری نہیں پیون کا چپراسی کا
کریں گے لیکن لیکن نہ ڈر ہو لگتا ہےرے
اسی لیے نا
کیسے کر پائیں گے کہ نی پتاہ نی
نیں رے میرا جیسا لڑکی کر لی جیسا م دنیا میں سب کر لے گی
اور کہیں گھومنے وومنے جانے کا پلان ولان
تم لوگ ساتھ
لوگ اور کس کے ساتھ ہےب نے کوئی سمجھی
کہا جاتا ہے بنانے میں بناؤ چلو کشمیر کو پلان بناتے ہیں کینسل کرنے کے لیے تو آئی ہے ہاں نہ یں
پ
ہاں ارے تھوڑا سا پیسہ وسا کما لنے دینا اس کے بعد جائیں گے جانے کا تھا نا اکو پارک تو یہ لوگ بولی نا ابھی ایسما کا ایگزام چل رہا ہے اس ختم ہونے کے بعد جائیں گے
ہاں اگزام تیرا چل رہا
ہاں وسنٹا پگزام چل رہا ہے میرا کیسن آئے گا جیسن نہ آتا ہے لیکن سمجھ میں کچھ نہ آتا ہے کوشچن اور آنسر ہم لو کال جیک والا کو سمجھ میں نہیں آیا
ای ے کرے گی تو کیسے چلے گا
کہاں بولے کتنا منٹ کا ہے یہاں ویسے
اور گئی تھی شادی ودی
کس کا شادی میں
وہی ہم لوگ کہیں بھی اسس کرے
تو اتنا ہنستی رے جانتی ہے رے کارڈ خالی واٹسپ کی ٹھیک ہے نا کارڈ واٹس ایپ کی تو کم سے کم چل بہت زیادہ تم بجی ہو بہت سے زیادہ کہ کہ دنیا میں سب سے بزی انسان تم رہی ہے تمہرہ ہی شادی ہو رہا کم سے کم میسجوں میں تو بول سکتی تھی کہ ہاں آنا
دیدی اللہ کاسم ہم تو بس ایسے ہی اپنا طرف سے ہم اس کو کانگریچولیشن بول دی ہیں ٹھیک ہے تھینک یو بولی اتنا ہی اس کو کچھ نہیں بولی بس کاڈ بھیج کے امیینان ہم سمجھ گئے
تھینک یو بولنے میں ہاں تھینک یو بولنے میں ٹائم تھا
ٹائم تھا اس کو سنیما کو کیا بول رہی ہے نا سنیما کہ آ دیکھناا ابھی تک نہیں بولی کچھ ہم تو ہم دوسرا کا منہ سے سنے سانیہ جانے کھج رہے ہیں ہم ارے لڑکی آر تم کو اتنا اچھا سے سب دعوت دیتا تو فھوٹاانی کرتی ہے کہ بڑھیا سے کوئی ہم کو نہیں پوچھا کارڈ نہیں دیا میرا گھر میں بات نہیں کیا نہیں ہی جائیں گے شادی میں تو جو کتا جیسا خالی کاٹ بھیج د تم اس میں جا نکل کا اتنا باوری جیسا ہو رہی ہے نہیں ویسا کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بولے نا بتا ہم غلط بولے یہاں پہ تو چڑ گئی میرا بات سے وہ ہمے چڑنے والا کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیشہ سے یہی نوٹنکی چلا ہے کہ اچھا سے دعوت نہیں ملا اچھا سے دعوت نہیں ہاں کہ اچھا سے دعوت نہیں مل رہا پ کتا جیسے کانڈے کو بھیج دییا اور جانے لیے بڑھا رہی ہے اس میں تم ہاں وہ تو دکھھا ہے نا تم لوگ کلوز دوست ہے تم لوگ اچھا سا دعوت نہ دیتی چڑ مطلب ہم کو برا لگتا ہے وہ تو اتنا تھوڑی ہے تو بول اتنا نہیں ہے تو تم کو جاننے کا کا ضورت بنا بول ٹھیک ہے یہ بات ہوا اس کے بعد پھر پھر اتنا ہے نا ک سانیا نے سامنے سے فون کیا اس کو عفیفہ کو ٹھیک ہے وہ اتنا میں بھی سن حسے گی تو سلام دعا بولی مبارک ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی بولی کہ تم کو بھی مانگنی مبارک ہو تو بولی کیا ہے کارڈ سب کو مطلب نہیں بولی تم ویسے اور کس کو کس کو بول دی تو ہاں ہم سب کو بھیج دیے تو سنیمار کا بد ناتھ کہ ہم بول دے سب کو کہ ہاں آپ ابول آئی اول کر
تو کہاں بولتی ہے نا چوڑی نہیں مت بول جس کو آنا ہوگا آئے گی ن آنا ہوگا ن آئے گی ہم بول چھوڑی کوکی تو بولی کس کو جو کوی جائے گا تری سادی میں اے تم بولی کس کو یہ تو بتاؤ اس کے بعد پھر اتنا تک سنیما کی کولی ٹیک ہے برات دن کال کی تھی آفیا کا اور وہ لڑکی فون میں بات کی تب بھی نہیں بولی کہ سام میں ملتے ہیں ہم لوگ یا آنا یا کچھ سے کچھ سے نہ آنے کا تک نام نہیں لی کنی الٹا کیا بولتی چل سانیا تو پھر مہمان وہمان آ رہے نا ہم پھر کرتے کال بول کے کاٹ دی ہمنے چھییر ہے چھی چھی عی دن اب آ گیا ہے ہم لوگ کا
اس میں ثانیا پگلی
ہم بولے ہو گیا کلیجے میں ٹھنڈا کیا بڑا جانی کود رہی تھی سوچتا تو اس کو نیا بولانا تھا اسی لیے نہ تو بس ہم کو لگتا سب فارورڈ کر رہی تھی کاڈوا کاڈوا فارورڈ کر رہی تھی تو ہم لوگ کو بھی غلطی سے بھیج
ہاں یہی بات
بتا ہے اس کا تین کال بھی کیں اتنا کال میں بھی وہ لڑکی ایک بار نہیں بولی شادی کا دن کہ تم آنا یا شام میں ملتے ہیں کچھ سے کچھ نہیں بولی اس کو آنے کا بارے میں الٹا کہ بولتی ہے ن نہیں تم کسی کو مت بوللی
ہیلو ہلو ہیلو نہیںی گئے
ہلو
ہاں تمرے طرف سے آواز نہیں آ رہا
ارے تبھی ہم ہلو ہلو ہلو کر رہے ہیں
او پھر اس کا ریلس بہن شادی والا ہاں ا کہ ادھر سے ر-رخسار بھیج رہی ادھر سے پھر دوسیا بھیج رہی
ہ ه ہ ہ ہ ڈال رہی بہت پوسٹ کر رہی ہے اچھا ایک دم مگل باڑی یہہ کرو کرو نیا نیا میں سب کچھ س
ہاؤ ہوتا ہے
ہ ہ ہ
دیکھ کے ہنسی بھی لگ رہا ہے ڈینجر د ریلس بنا کے ایک د
ہاں ڈال وول رہی تھی نا ایک دم اچھا اچھا
سب ایک دم
ہاں ہم گنکتا ہے نا غلطی سے بولتے ہیں اے جی پہنا دی جائے نہ پیال چا پہنو پہنا دجیے نا پلیز تو وہ لگے چل ٹھیک ہے کچھ دقت ہے لاو پہنا دے رہے غلطی سے موبائل میں ویڈیو آن کی نا او سمج گئے اسی لیے بول رہی پال بنا کے تاکی ویڈیو بنا کر سٹیٹس میں ڈالیں آ آ آ رکھتی ہے کہ پہنتا اللہ کرا ایسا ن
کانفیڈینس کانفیڈینس کہاں سے آتا ہے بہن
وہی تو ہم بول رہے وہاں رولز وہاں پیال گل پہنوا لیکن مل جاتا ہے کوئی کو ویسا تو صحیح میں اس کو سمجھتا ہے ویسا مطلب بچے جیسے ٹریٹ کرنے بولتے ہیں نا اب جب لڑکی ظاہر سی بات ہے او کسی کے سامنے نا وہ ہسبینڈ کے سامنے ویسا یا فیر زیادہ اگر بویفریند بڑیا مل گئے تو بویفرینڈ ک سامنے ویسا نخرہ کرے گی
آمم
ہ ہ ہ
تو ریسٹیٹس ابھی تو چل رہا ہے اس کا ڈینجر
ایک دن ہم وہ آ رہے تھے نا تو اسے کوئی مطلب نیولی کپل ٹھیک ہے تو تالاب کے پاس کھا رہے تھے نا کچ کچھ آئس کریم مطلب نئے نئے ہونا ارے ہر ایک کے نصیب میں ہو تو کا بولا گاڑی سامنے لے جایے ادھر چپ چاپ سے گھر میں بیٹھو پاپڑ لا رہے چائے بناو پاپڑ چائے کھاؤ
سہی بولے تو ویس لیے ہوتا ہی ہے تو ہم لوگ کا ٹائم آتے آتے نہ ئ
یت سہی میرے بھایا بولے جی تے جی ہم مرجاینگے
ہم لوگ تائم آتے آتے سب پرانے زمانہ کو بن جائیں گیے سمجی
ہم لوگ نا ہے بنا دیں گے نیا اس کو
نہیں نابے
تم کب کر رہی شادی
ابھی نہیں رے ارے بہن ابھی کول الگ چھوڑ کے سیار میں لگا دیا ہے سمجھی کام
کاچی میں لگا دیا ہے
ایس ای یار والا کام نہیں ہو رہا ابھی
اچھا اس میں بھیج رہا
ہاں اس میں جا کے آن لائن کروا رہا ہے ہم لوگ کو
ارے بابا اچھا جانتی تم ایک بار اسٹیٹس ڈالی تھی نا تو ہم نا مڈل اسکول کے ایٹھ کلاس میں تھے سدھیا میم ٹھیک ہے اس کا بھی دیکھے تھے تمرا ساتھ ہم بولی سدیا میم تو پولی او بدلی ہوا کا اس کا
عیدی عیدی دی جیے ہم کو
اچا سندھیا میم کر رہی فون بعد میں کریں گے اس کو بول کا جی بول رہی
عیدی ہم کو دی تھی عید میں سندیا میم سو روپیہ